ال علیک واہ
وعلیکم السلام ورحمۃہ اللہ
کیا حال ہے بھائی آپ ٹھیک ہیں
شکر اللہا آپ بتائ آپ ٹھیک ہو گ
جی بالکل میں ابھی ٹھیک ہوں اور سنائے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کے یہاں پہ سب ٹھیک ہے
جی بالکل ہمارے یہاں بھی سبھی ٹھیک ہے اور کھانا وغیرہ کھا لیا آپ نے
ہاں جی کھانا کھا لیا آپ نے کا لیا کھانا
جی بالکل بالکل تو کس بارے میں بات کرنا چاہیں گے آج
بس میں یہ سوچ رہا تھا میں نے حال ہی میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے کچھ کتابیں آن لائن منگوائی تھی
جی جی
میں سوچ رہا تھا آج کل ہم کرتے ہیں کام آج کل کل ہم چیزیں منگواتے ہیں آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے اس وجہ سے کافی زیادہ فرق پڑا ہے جو ہم خود آف لائن شاپنگ کرتے ہیں یا پھر جاں پہ ہم خود خ چیزیں خریدتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس پہ کیا بہتر ہے یہاں پر خود ہی دیکھ کر چیزیں خریدنا یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن خریدنا
جی دیکھیے اگر انسان کے لیے اگر دیکھا جائے آن لائن اور آف آف لائن جو چیزیں خرید و فروخت کرتے ہیں ہم وہ دونوں ہی بہتر رہتی ہے لیکن اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے دیکھا جائے آف آ لائن چیزیں جو ہم خریدتے ہیں وہ زیادہ مفید تب ہوتی ہے جب ہم کسی کوئی کپڑے وغیرہ خریدنا ہو رہ ت ہے ہمیں جوتے یا کوئی فرنیچر وغیرہ ہمیں خریدنا رہتا ہے جیسے کہ جو کہہ مہنگی چیزیں زیادہ تر رہتی ہے تو ہم وہ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں اور کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اس اس دام میں وہ صحیح ہے ہمارے لیے مفید ہے کہ نہیں اور دیکھا جائے جو آن لائن شاپنگ ہے تو وہ زیادہ مفید ہوتی ہے جب ہم اپنی روزمرہ زندگی کی چیزیں خریدتے ہیں جیسے کوئی بکس وغیرہ خریدتے ہیں یا الیکٹرانکس سامان پہ کچھ جل وغیرہ ڈھونڈھتے ہیں تو اس وقت آن لائن شاپنگ زیادہ مفید رہتی ہے ہمیں اور دیکھا جائے تو آن لائن شاپنگ سے تو بہت سارے نقصانات بھی پیش آئے ہیں دیکھے تو کبھی کبھی جو ہمارا جو ہم نے منگوایا رہتا ہے تو وہ ویسا ہوتا نہیں ہے جیسا ان نے دکھایا رہتا ہے یا کبھی کبھی ہم کپڑے کپڑے وغیرہ بھی منگواتے ہیں آن لائن تو اس کا سائز وغیرہ میں اس کی جو ناپ پاپ رہتا ہے اس کا وہ ہمیں کبھی صحیح نہیں لگتا یا جو ڈیلیوری میں ہے اس میں دیر ہوا ہو جاتی ہے یا دیکھ ا جائے ایک واقعہ مجھے اس پہ یاد آ گیا تو میرا ایک دوست تھا تو اس نے نا ایک دن جو سوشل میڈیا رہتا ہے اس پہ ایک اشتہار دیکھا کہ ایک موبائل فون تھا وہ بہت ہی کم قیمت پہ اسے مل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ویب سائٹ میں اصلی لگ رہی ہے تو اسے لگا کہ اصلی لی ہوگی ویب سائٹ بھی ان کی اچھی تھی تو اس لیے اس نے پورے پیسے آن لائن ان کو ادا کر دیے جی بالکل پہلے ہی پیسے دے دیے ان نے پھر پیسے بھیجنے کے بعد ا موبائل تو آیا ہی نہیں اور پھر وہ پچھتانے لگا کہ میں نے پیسے تو پہلے ہی دے دیے تھے اب میرا میرا موبائل آ نہیں رہا میرے پاس تو اس سے بہت سارے نقصانات ہو گئے ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے جو کپڑے وغیرہ بھی بیچتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس نے ایک اور بار ایسا ہی واقعہ پیش ہوا تھا میرے دوست کے ساتھ تو اس نے آن لائن کپڑے وغیرہ آڈر کیے تھے تو اس پہ وہ ٹائم لکھا تھا کہ ہزار روپے میں اپ کے تین پتلون آ جائے گی تو پھر جب اس کا جو آڈر تھا تھا جب وہ آیا اس کے گھر جب اس نے وہ کھولا تو اس میں دیکھا اس نے کوڑا کرکٹ بھرا تھا اس میں کپڑے وپڑے تو تھے ہی نہیں لیکن کوڑا کرکٹ بھرا تھا تو آن لائن سے بہت سارے نقصانات بھی پیش آئے
لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کل ایسے پلیٹ فارم ہمارے پاس میسر ہے جن سے ہم آن لائن چیزیں خرید اور ہمارے پاس وہ چیزیں پہنچتی ہے جو ہم نے خریدی ہوتی ہے آن لائن اور یا پہلے ہی پیسے ادا کر کے جیسے کہ کہ ہمارے پاس امیزون ہے ہمارے پاس فلپکارٹ ہے منترا ہے میشو ہے لیکن میرے خیال سے آن لائن جو ہم چیزیں خریدتے ہیں وہ ہمیں ایسی چیزیں خریدنی چاہیے کہ جو جیسے کہ میں نے کتابیں خریدی آن لائن ان پہ زیادہ ہمیں نقصانات نہیں جھیلنا پڑتا ہے اگر میں ایسا کچھ کروں گا میں آن لائن
خریدنے خریدوں گا موبائل فون یا پھر گھر کے کچھ سامان خرید خریدوں گا جیسے کہ واشنگ مشین ہوا ریفریجریٹر ہوا یا اے سی وغیرہ پنکھے وغیرہ کچھ خریدوں گا آن لائن تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جو میں نے خریدا ہوگا یا پھر وہ صحیح صحیح سے نہیں پہنچا ہوگا یہاں پر کیونکہ جو یہاں وہ تو باہر سے آتا چیزیں سبھی چیزیں باہر سے آتی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تک لانے میں وہ پھر سامان ٹوٹ جائے راستے میں ایسا کچھ ہو جائے کہ سامان ٹوٹ جائے یا پھر جو ہم نے منگوایا ہوگا آن لائن یا پھر وہ ہمارے پاس ا ویسا ہی ویسی چیز نہیں پہنچی ہوگی اس سے دوسری چیز پہنچی ہوگی جو ہم نے منگوائی ہوگی ایسا کچھ ہو سکتا ہے
جی بالکل بالکل
مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ اپنا ہی میں نے کیے تھے کام میں نے آن لائن منگوائے تے کچھ جیسے مجھے گھڑیوں کا شوق ہے میں نے کچھ گڑیاں منگوائی تھی اور اس نے پہلے ہی پیسے ادا کیے تھے مجھے یاد ہے میں نے آئی تھنک میں نے شاید جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ میں نے دو تین گڑیاں منگوائی تھی اس میں سے جو بھی میں نے گڈیاں منگوائی تھی گڑیاں تو مجھے پہنچی اور صحیح سلامت پہنچی لیکن جو میں نے گڑی منگوائی تھی مجھے اس سے مختلف گاڑیاں پہنچی یہاں پر ویسے تو میں نے پہلے ہی ادا کیے تھے اس کے بعد اس میں ہمارے پاس ایک سہولیت وہ دیتے ہیں کہ ہم وہ واپس کر سکتے ہیں
لیکن پھر جب میں نے ویسا کچھ کیا کہ میں گڑیا واپس لے لو آپ ایسا کچھ ہوا نہیں پھر وہ پھر وہ گڑیاں وغیرہ واپس لیتے نہیں تھے یا پھر کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو صحیح جو آپ نے چیز منگوائی ہے ہم نے آپ کو وہی دے دی ہے واپس ایسے سے میں نے خود ایسے کئی کچھ نقصانات جیلیں ہے جو کہ میں نے آن لائن چیزیں منگوائی تھیں
ج بالکل بالکل دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں
جیسے کہ آج کل کے جو اج بھی آج کل مجھے لگتا ہے آج کل تو کافی زیادہ آن لائن شاپنگ ہی کرتے ہیں آن لائن ہی چیزیں منگواتے ہیں
جیسے کہ ہم گھر کی چیزیں کچھ منگواتے تھے گھر کہ گھر پہ کچھ سامان جو ہمیں استعمال ہوتا ہے روزمرہ کا سامان یا کھانے وغیرہ کی چیزیں ہم آن لائن منگواتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کون کون سی چیزیں منگوانی چاہیے آن لائن یا پھر کوئی چیزیں ایسی ہوتی جو ہمیں آن لائن نہیں منگوانی چاہیے
تو میرے حساب سے جو جیسے دیکھا جائے جیسے آپ بول رہے تھے امیزون وغیرہ ہے ہمارے پاس جس سے ہم چیزیں خرید و فروخت کر پاتے ہیں لیکن ان ان نے بھی ایک اپنا ایک قسم کا رول جیسا بنایا ہے کہ جو بھی جو بجلی پہ چلنے والا سامان ہے تو وہ پھر ہم واپس اگر وہ خراب وغیرہ نکل جائے تو وہ ہم واپس نہیں کر پاتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے جو پہلے پہلے تو ان نے یہ رول وغیرہ نہیں رکھا تھا لیکن اب انہوں نے رکھ دیا ہے اچانک سے کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے ایسے بھی لوگ رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو حرام کا کھانا پسند کرتے ہیں تو انہوں نے بہت ساری ایسے افراد ہیں جو جن نے جو کچھ چیزیں منگوائی ان پلیٹ فارم سے تو پھر وہ پھر ان نے واپس کر دی لیکن جو چیز ان کے پاس پہنچی تھی اس سے مختلف چیز ان کو واپس کر دی جس کی وجہ سے جو ہے امیزون وغیرہ کو بہت سارا نقصان بھی جھیلنا پڑا تو اس لیے انہوں نے یہ چیزیں کری ہے تو میرے حساب سے دیکھا جائے جو مہنگی چیزیں رہتی ہیں جیسے بجلی پہ چلنے والے سامان وغیرہ تو ہمیں وہ چاہیے آف لائن مارکیٹ سے ہی لے کیونکہ جی بالکل
چیز کیسی ہے خود ان جانچ پڑتال کرے اس جو بھی ہم خرید رہے اس چیز کی اس کے بعد ہم خرید رہے
جی بالکل بالکل
مجھے اس بات جو آپ نے بولی کہ یہاں پہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ خرید وہ غلط فائدہ اٹھاتا جو کہ ہم ان پلیٹ فارم نے ہمارے پاس سہوولت رکھی کہ ہم واپس کر سکتے یہ چیزیں مجھے ایک بات یاد رہی ایک بار میرا ایک دوست ہے
جی جی
اس کو کوئی رشتتے دار اس کا جان پہچان والا جو ان کے گھر سے رشتے دار تھے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ کرتے تھے کام اس میں ہمارے پاس ایک سہولیت میسر کی ہم لوگ ان لوگوں نے کہ آپ اگر چیز آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ سات دن میں واپس دے سکتے ہیں تو کرتے تھے وہ اس پہ کپڑے خریدتے تھے آن لائن پلیٹ فارم پہ پھر کرتے تھے پھر گھر پہ لگاتے تھے تین چار دن تک یا پھر شادیوں پہ جاتے تھے پھر لگانے لگا کر وہ کپڑے اس کے بعد سات دن میں پھر وہ کپڑے ان کو واپس دیتے تھے آپ کو کیا لگتا ہے آ جو یہ اب آن لائن پلیٹ فارم نے جو یہ کیا ہے کہ ایسا کچھ وہ اب دیتے نہیں ہے یا پھر یہ سہولت ہماری وہ میسر نہیں کرتے وہ انوں نے اچھا کیا یا پھر ان کو یہ سہوولت ابھی بھی رکھنی چاہیے
جی بالکل میرے حساب سے تو انوں نے وہ اچھا ہی کیا کیونکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ تر پھر جب ان کو زیادہ چیزیں میسر کی جاتی ہے زیادہ فائدے دیے جاتے ہیں تو وہ ان کا غلط اس استعمال کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ بول رہے تھے کہ آپ کے دوست کے جو رشتے دار ہیں ان نے ایسا کر کیا کرتے تھے کہ وہ کپڑے پہن کر پھر واپس کر دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے کبھی کبھی وہ کپڑے بھی خراب ہو جاتے تھے پھر وہ جو اس کا جو نقصان وغیرہ تھا وہ اسی کمپنی کو دینا پڑتا تھا تو اس لیے میرے حساب سے تو ان نے اچھا ہی کیا اگر ان نے یہ سہولیت بند ہی کی کہ ٹھ ہے آپ کپڑے پہلے پہن سکتے ہیں پھر واپس کر سکتے ہیں تو میرے حساب سے جی بالکل بالکل تو چلیے آپ سے اس بارے میں بات کر کر اچھا لگا
مجھے بھی آپ سے اس بارے میں بات کر کےپ خوشی محسوس ہوئی
تو آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا اللہ حافظ
خدا حافظ